ہلو ہلو ہلو السلام علیکم ہاں ہاں آواز آ رہی
جی بولیے
سناؤ ٹھیک ہو ہلو
بولو بولو بولو
بھائی ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہے بھائی ابھی سلیپنگ کر کے کھڑے پھر آئے ہوئے ہیں
ہاں ور سنا باقی سب ٹھیک گھر میں سب ٹھیک
ہاں گگر میں سب ٹھیک ہیں اب
آج ہم کس موضوع پر بات کریں گے
جی بھائی جان
ہاں
جی بولیے
میں نے بولا آج ہم کس موضوع پر بات کریں گے
جی بھائییا کچھ بھی کر لو آپ کی م جو من ہو
ہم آج نیو جنریشن کے ٹاپک پر بات کرتے ہیں
جی بھ جان
آج کی نیو جنریشن ہر فیلڈ میں تیز طریقے کر رہی ہے تب بہت زذہین ہے اور بہت آگے بڑھ رہی ہے آج کے بچوں اور جوانوں کے پاس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت زیادہ موقع ہیں موبائل اور انٹرنیٹ لرننگ کو کو بہت آسان بنا دیا ہے
جی بائی جان سے
ہاں اگر کسی کو کوئی سکل سیکھنی ہو تو صرف یوٹیوب یا آن لائن کو کورسز کی مدد سے گھر بیٹھے سیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے نا
جی بھائی جان جی
ہلو
جی بولیے بھ جان
میں نے بولا کہ اگر کسی کو کوئی سکل سیکھنی ہے وہ گھر بیٹھے اپنے گھر میں یوٹیوب یا کسی انٹرنیٹ کے ذریعے وہ س سیکھتے ہیں یار آن لائن جواب بھی کر سکتے ہیں
ج جی بائےا
اور ہاں بھائی اور جو ہماری نیو جنریشن ہے نیو دور کے بچے ہیں وہ بہت ذہین اور اور تیز مائنڈ دماغ کے ہیں
جی بیاان
ہاں بھائی جان آپ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ ہ تیز تیز دماغ کے لیے ہمیں کون کون سی کام انجام دنےی چاہیے
کیا بھیا کیا دوبارہ بول رہ ہیں رپیٹ
میں نے بولا کہ اگر ہمیں ایک تیز دماغ اور شارپ دماغ بننا ہے تو ہمیں کون سی کام کرنی ہے کہ ہمیں وہ دماغ تیز ہو جائے
جی بھائی جان ہمیں پہلے تو اپنے جیون میں پڑھائی ضروری ہے
ہاں بھائی پڑھائی تو ضروری ہے
جی ب زار جس سے اپنا پڑھا پڑھ لکھ کر ہم سکسیس ہو جائیں گے
ہوں
ہمارے ماتا پتا ہیں بوڑھے بڑے بزرگ ہیں تو وہ اپنے بڑھاپے کا ہمارے اپنے سہارا بنیں گے
ہاں
جی بھیاان اور جیسے ہماری آنے والی پیڑھی ہے جیسے ہمارے بچے بال بچے ہیں ان کے والے بچے ہیں تو ہم اپ اب جو خود ہم جو کام کریں گے کہ ہم سکسیز ہوئے تو بچوں آپ کو بھی سکسیز ہونا ہے
اور ہاں بھائی کہ اگر ہم کوئی کام کرے تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں اور فائدے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا
جییرائی گان
آج کل بہت سے ینگ لوگ لو سوشل میڈیا پر اتنا وقت گزارتے ہیں کہ یہ پڑھائی فیملی اور صحت کے وقت صحت کو وقت نہیں دیتے فیملی کو کو وقت نہیں دیتے اپنے جسم کی توازن کو وقت نہیں دیتے جیسے کہ وہ پھر اس بیماری کا ش شکار ہوتے ہیں کہ ہماری جو نیو لوگ ہیں نئے لوگ ہیں جو ہماری نیو جنریشن ہے اسے یہ انہیں یہ سلاح دینی چاہیے ہمیں کہ آپ موبائل کا تبھی استعمال جب آپ کو کوئیز رش ہو جپ آ کوئی ایمارجینسی میں ایمرجنسی ہو کرنا چاہیے مین نے بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ صبح اٹھتے ہی موبائل چیک کرتے ہیں اور رات تک اسی میں لگے رہتے ہیں جس سے ہماری آنکھوں کا جو روشنی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے جو ہماری آنکھوں کا آنکھوں کی لائٹ کم ہونے کا سبب بنتی ہے
بہت اچھا بنوا رہے ہیں وہولیے
اور اسی وجہ سے نیند کم ہو جاتی ہے آنکھوں پر اثر پڑھتا ہے اور کنسنٹریشن بھی کم ہو جاتی ہے اور جب ہم کسی چیز کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز کو پھر اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے کیوں ہم رات کو موبائل دیکھتے ہیں زیادہ موبائل دیکھتے ہیں تو جو ہماری یہ نیو جنریشن ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں اور لیکن اگر موبائل کو صرف ضروری کام کی لیے یوز کیا جائے تو یہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے
جی بھائی جان
ہاں آپ اب بتائیے نیو جنریشن کے بارے میں
بھائی جان جیسا ہے کہ بچوں کے لیے سب سے بیکار چاہیے موبائل تو بس
ہاں
جی تو بچے کہ گئے پیدا نہیں ہو پاتے اس سے پہلے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیتے ان کی آنکھوں پر بہت ہی اثر پڑتا ہے وہ اپنے بوڑھاپے تک پورا آنکھوں سے بالکل کمزور ہو جاتے بھ جیسے ہم نے بھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے کہب جیسے موبائل چلا رہے ہیں تو اپنی موبائل سے نگاح دوسری جگہ کرتے تو ماں ہری آنکھو گے کیا ہوتا ہے کہ جیسے اندھیرا سا دکھتا ہے یوں لگتا ہے کہ ہم کو چکر آ گئے
ہری آنکھو گے کیا ہوتا ہے کہ جیسے اندھیرا سا دکھتا ہے
جی بھائی جان
یہ بھائی جان اگر ہمیں نیو جنریشن کے پاس کریٹیوٹی بھی بہت ہے اور نیو جنریشن جو ہے جو نیو لوگ ہیں نیو بچے ان کے پاس دماغ بھی بہت تیز ہے
جی بھائی جان
وہ ایپس بناتے ہیں وہ نئی نئے ایپس بناتے ہیں ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں اور یوٹیوب چینلس بھی چلاتے ہیں جیسے کہ کہ بہت سارے نوجوان بہت سارے نیو جنریشن اپنی کمائی اپنی روز زندگی یوٹیوب یا کسی سوشل میڈیا پر ہی گزارتے ہیں اور ان سے اپنا روزی روٹی کماتے ہیں
جی بھائی جان سوسل میڈیا پہ جویسے ایپ آ بائی جان جیسے ہم تو خیر جانتے ہمارے بزرگ لوگ ہیں نا تو وہ جیسے اے آئی چلائے ج اے آئی
ہاں
تو بھائی ایسے ہمارے بزرگ لوگ نہیں جانتے پر آج کی پیڑھی کے جو بچے ہیں آج قریب وہ بھلے ہو دو تین ایئر کا وہ بھی جانتا ہوگا بھائی کہ یہ آئی ہے ایک چیز ہمارے زمانے میں تو اے آئی بھی نہیں تھا
ا جو ہماری نیو جنریشن ہے یہ ایک بہت ہمارے لیے فائدے مند ہیں کیونکہ یہ وہ چیزیں ایجاد کر جو پرانے زمان کے لوگ ایجاد نہیں کر سکتے تھے اور آج وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس کی یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں
جی گ جی
جی بھائی جان اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں نیو جنریشن کی نیو جنریشن کو اچھی سلاح دینی چاہیے نئے لوگوں کو اچھی صلاح دینی چاہیے نہ کہ غلط کی طرح مطلب لینا چاہیے کیونکہ یہ نیو جنریشن ہے اس میں بہت ذہین بھی دماغ کے والے انسان بھی ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو غلط کام کرتے ہیں اور اپنا دماغ کا توازن بگاڑ دیتے ہیں جس سے ان کا اثر اپنے آپ پر بھی پڑتا ہے اور اپنے ماحول پر بھی پڑھتا ہے ی کہ بہت بڑا اہم ہاری کارن ریزن اور وجہ ہے کہ بچے آج کل ڈرگس اور بہت بہت ساریے نشوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں بکاز آف کی بکاس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ایک اچھی پرورش نہیں ملتی
جی بھائی جان جی
ہاں
ج فمائی فمائی
اور اگر ہمیں نیو جنریشن کو اچھا دیکھنا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو اچھی صلاح دینی ہے
پیائیانیں
اچھے سے رکھنا ہے نہ کہ گھر سے چھوڑنا ہے ایسے ہی جب گھر سے بچہ نکلے تو اسے بولنا ہے کہاں جانا ہے کیوں جانا ہے کدھر جانا ہے تو یہ ہماری زندگی آج تو کے ماں باپ بھی ایسے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے ہیں بلکہ چھوڑ دیتے ہیں جو کہ بہت بڑا ریزن بنتا ہے جو بہت بڑا وجہ بنتا ہے ایک وہ ایک ایک بچے کو ایک بچے کو تو نشا کر نہیں
جیو
تو ہمیں جو ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ بہت ذہین اور بہت تیز دماغ کے انسان ہیں بٹ ہمیں ان تیز دماغ اور ذہینوں کی قدر کرنی آنی چاہیے جو کہ اس زمانے میں بہت لوگ کم کرتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہو مجھے کہ نیو جنریشن جو ہمارے نئے لوگ ہیں نئے بچے ہیں ان کو کیا مزید کرنا چاہیے کہ وہ بہتر بنے
س کو بھائیان ہم کو کہے گ کہ جب بھی شکچا ان کو دی جائے تو اچھی شکچا دی جائے ان کو کہا جائے کہ بیٹا جب تم اھے ہم ان کو فون دے دیج جو وہ فون مانگتے ہیں ہمارے پیسے تو ہم ان کو فون دیں تو ہم ان کو ان کو فون سیدھا فون نہیں دیں ان کو یوٹیوب کھولیں یوٹیوب کھول کے پڑھائی والی چیز نکال کے دیں تو اس سے زیادہ اور بہتر ہے تو بچے اگر سیدھا ان کو فون دے دیں گے بچوں کو تو وہ یوٹیوب پر کارٹون وغیرہ دیکھیں گے یوں نہیں کہ پھڑنے والی چیز نکالیں ہمیں تو کہنا ہے بھائی جان کہ ان کا جی
ہمیں یہی چاہیے کہ بچوں کو اچھی صلاح دے کیونکہ انہیں وہ اخرت میں بھی کامیاب ہونے چاہیے دنیا میں بھی کامیاب ہونے چاہیے اور جو کہتے ہیں کہ بچے تبھی آگے بڑھیں گے جب ہم ان کو کچھ اچھا سکھائےیں گے ٹھیک ہے
جی بائی ان جی
بچوں کو بچے ہمارے مطلب ان اگر بدلے اگر قوم میں قوم ہمیں بہتر بنانا ہے معاشرہ ہمیں بہتر بنانا ہے تو ہمیں اپنی جوانوں کو اھی راہ دکھانی ہے اپنی نیو جنریشن کو نئی صلاح دینی ہے چلو بیٹھتے ہیں آپ اللہ حافظ خوش رہو آباد رہو ر شکریہ ٹھیک
خراب آال تھامھیا